ہیلو
ہیلو السلام علیکم سر
سر جی سر آپ ٹھیک ہیں
وعلیکم السلام شکر الحمد اللہ آپ بتائیے کیا حال چال آپ نے تو آپ تو نوکری کے لیے بہت سخت تیز آدمی ہیں
جی
دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتے تنخواہ لینے کا
کیا کرے جی آپ من لیجے ٹینشن کبھی آپ آ گئے کبھی میں آگے چلتا رہتا
ہاں جی جی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جی جی جی
جی میں نے سوچا کہ کیا بولو میں آپ کو میں نے سوچا کہ ہم ہی کر لیتے ہیں کال کال آیا ہی نہیں
اچھا اچھا تھوڑا پرارھنا نمبر ومبر لکھنے کا ابھی وقت ملنا چاہیے
اور سنائیے آپ کیا کر رہے تھے
بس شکر الحمد اللہ آج ہم ایکسکرشن کو گئے تھے
جی اج اپ گئے پھر ایکسکرشن
جی آج ایکسکرشن گئے تھے گھر کے پاس میں ہی بہت اچھی ندی آج بہتی رہتی ہے وہاں سے
جی یہ ایک ڈبکی وبکی لگائی آپ نے
جی آج ڈبکی بھی لگائی ہم نے جی بٹ مزہ آیا بہت ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں ڈبکی او ہو ہو بہت اچھا پانی تھا وہاں جی ہمارے ساتھ اور دو لوگ بھی تھے ایک ڈر رہا تھا ڈبکی مار وہ جی ان کے اسم شریف ہیں وہ ہم اپ کو بتائیں گے کبھی بتائیں گے بتائیں گے ہم آپ کو بعد میں ہم آپ کو بتا دیں گے کوئی بات نہیں اسم شریف کا آپ بھی خیال رکھا کرے آج کل ہمیں بات کی اسم شریفوں کے بارے اسم شریف پہ تھوڑا بہتے رہنا چاہیے اسم شریف یہاں پہ اتنا نہیں کہنا چاہیے بولا گیا تھا ہمیں یہی بولا گیا تھا
جی جی مجھے آپ ایک بات بولیے
جی جی بتائیے
یہ جو یہ پلیٹ فارم ہے
جی جی جی پلیٹ فارم جو آپ کی نوکری ہے
نوکری ہے اس میں جو ہم آواز دیتے ہیں اس کا کیا آگے ہوتا ہے
بات کریں گے اس کی سے ہم آپ کو خط لکھ کے بھیجیں گے ابھی وہاں پہ دیکھ لیجیے گا
جی ہم آپ کے خط کا بہت
بی ہم ب کیا کس پہ بات کر رہی تھی کل فیض صاحب پہ ہم بات کر رہے تھے کہ قیدر ناٹ پہ تھ ہم
جی آپ خط بھیجیے مجھے میں آپ کی خط کہہ د وہ تو تھے ہم آپ مجھے فی الحال کچ بھیجیے جو آپ
جی جی ہم آپ کو خط بھیجتے ہیں اب بولیے آج آپ کس شہر پہ پہنچے ہیں
کوون ہے یہ کھات ہمیں ضروری چاہیے
جی ہم آپ کو خط بیچتے ہیں بیچتے ہیں ضرور بھیجیں گے ہم آپ کابھی خط آپ ہمیں بتائیے تب پہ کہ کون سی شعر اب سنتے رہتے ہیں
آ شہاروانی آج آج ہمیں بال کاٹنے جانا ہے
ہوں
آج کبیر سنگھ انٹرول سے پہلے والا بننا ہے
اچھا
انٹر ورلڈ کے پہے والا کبیر سنگا ہمیں بننا
انٹرول سے پہلے والا کبیر سنگھ آپ کو بننا ہے
جی جی
اچھا اچھا صحیح بات صحیح بات صحیح بات
قیدر ناٹہ شاب گھاٹہ آمہ کاچور کنترہ پندہ آپ ان کو جانتے ہیں
جی سب کو ہم جانتے ہیں
جی آپ کا کھات ابھی تک نہیں آ آپ کے کھاد کے انتظار میں جی جی جی آپ کے خھط کے انتظار میں ہمیں ہم کو ہمیں آپ کے خط نہیں آ رہا ہے
جی آپ کا خات آ رہا ہے
وہاں سے نکل گیا کیا وہ
جی یہاں سے نکل گیا ہماری طرف سے آپ کی طرف پہنچ رہا ہوگا
میں دیکھ رہا ہوں جی انتظار مشق ہم کر رہے ہیں
شاید ابھی تھوڑا خت پے بھی روکی ہوگی اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کوئی بات نہیں آپ کری بات کوئی بات نہیں
تو آپ کا کہاں پہ آج مہم چل رہا تھا آج آپ کا گرمی ہی شاید جی جی جی بے روزگاری کا دن گزرا ہے اب کالواج
چلے چلیے کوئی نہ کوئی بےرزگار رہنا چاہیے کسی دن ہم بے روزگار رہتے ہیں کسی دن آپ بے روزگار
جی یہ آ گیاکھھا تھا آپ کا
جی پہنچا ہوگا ہاں ہاں ہاں ہاں
جی جی میں نے یہ نہیں پوچھا تھا میں نے کچھ اور پوچھا تھا
اچھا رکی رکی ہم بات کرتے بات کرتے ہیں صحیح صحیح خط پہ ہم ب خط تو بیچتے رہیں گے ہم ایسی بات نہیں ہے
ہمیں کھطاب کی ضروری چاہیے
ہ
آپ کے کھط بہت اہم اور مخصوص ہونے چاہیے جی جی جی جی بہت بہت دھنیہ واد بہت
جی جی آپ تو دھنیہ واد پ پہنچ گئی شاید آپ ہندی اسکول میں پڑھتے تھے آپ کی آپ کی دوسری لینگویج کون سی تھی آپ کے اس اسکول میں
ہمارے اسکول میں ہماری دوسری لینگویج اردو تھی تیسری ہمارا ہے تیسری ہماریے یہ
تیسری ہماری ہندی تھی اچھا
جی جی لیکن سیکنڈ میں وہ دوسری لینگویج ہندی ہو گئی تھی
اچھا دوسری جماعت میں آپ نے ہندی کر دی تھی
جی پھر ایک سال ہم نے ہندی پڑھا ہندی ایگزام دیا ہی ٹاپ وہ پھر الگ بات ہے اس کے بعد ہندی میں کچھ کو بھی پڑھا ہی نہیں ہمیں ہندی ہندی پڑھتے پڑھتے اردو نکل جاتا تھا اردو پڑھتے پڑھتے ہندی
اچھا صحیح ہے صحیح ہے ایسا تو ہوتا ہے
ا
تہارے ساتھ بھی ہوا تھا ایسا
ہوتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے زندگی چلتی رہتی ہے
زندگی کا کیا پتا ہے ہمارے تو ہمارا تو ان لوگوں نے یہ ہندی رکھوایا تھا تو وہ ہندی نے جو ہمارا
بجا جی جی
وہ تو کیا ہی بولے نہیں ہمارا بھی وہی تھا ہندی تت مگر وہ وقت بہت کھاتا تھا
جشید
جی جی جی کتنا ہندی سیکھا ہم نے اور ہندیوں کی ہمیشہ میم ہی آئی ہماری میڈم ہی ت ہم ہماری
ہاں جی اچھا ہاں ہاں جی جی بہت بڑوں کو جانتے ہیں آپ
وہی وہی وہی ہندی کے جو پرشن کرتے تھے وہ ہم سے او جو سوال وہ دیا کر تھے وہ کیا ہی بولے ہمارے یہاں ایک ہمارے یہ تھے ہمارے ہمارے ہی جماعت میں پڑھتے تھے وہ
ہاں
ہاں وہ ان نے کیا کیا کیا تھا کہ ان کو جو ایک بار امتحان لیا گیا تھا
جی
جی ہندی گاہی ان نے ہندی کے امتحان میں جواب کی جگہ سوال ہی واپس لکھ دے
واہ واہاہ جی جی جی جی
ا ساز کی جگہ واپس ایک اور بار سوال لکھ دیے
جی کیا ب واہ جی جی جی بہت بہت الہ تعالی
ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے
جی جی اچھی بات ہے اچھی بات ہے محض بہت اچھی اور بات ہے
اس کے بعد ہم جب ہمارا جب ہندی کا ہوتا تھا
جی آپ ایک بات جی جی بولیے بولیے
بولیے بولیے کرریے کرریھی عرض کریے عرض کییے
نہیں آپ عرض کی آپ گھر تھے پھر بات
اچھا اپ کو اس متعلق بات کرنی ہے کوئی بات نہیں ہم کریں گے بات کریں گے بات آپ مت ڈے نوک نوکری کے بع ہوتا ہے نوکری کی بات ہوتی ہے جی جی جی نوکری کی تنخواہ بھی مل تی رہتی ہے انسان کو کیا کریں تنخواہ کبھی کم کبھی زیادہ مل جاتی ی ہے وہی چیز ہو جاتی ہے انسان
جی ہم نوکری کے بعد آپ سے تھوڑی بات چیت کرنی ہے
جی ہم گفتگ کر گفتگو کر لیں گے کوئی بات
جی اس دس
ان دس دنوں میں دس لمحوں کی بات ہوتی ہے یہ
ان دس لمحوں کے بعد ہم آپ کو تھوڑا خط نہیں ہم آپ کو یہ ایک
گپتگو بھی کرنے
گفتگوئی کریں گے ٹھیک ہے ہم تھوڑا صبر کریں گے پھر ہم اور دس منٹ کی گفتگو کریں گے
ا جی جی جی دس پل کی بات ہوتی ہے دس دن کی بات ہوتی ہے وہاں کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کے ابو جان آئے تھے کل
جی جی جی جی کیا بولے ان نے بولا کہ ان نے کچھ بولا وہ ہم آپ کو بعد میں بولتے ہیں
اچھا اچھا انہوں نے بھی بات ان سے اپنی گفتگی کی اس کے بارے میں اچھا اچھا اصلی میں ابو جان کے آپ کو یہ آتا ہوگا اسٹیٹمنٹ پہنچتا ہو بر برا ہوگا ہمارا یہ بچہ بہت بڑا ہو چکا ہے نوکری ووکری کرتا ہے ان کو اسی متعلق بات کرنی ہوگی گیان جی دیکھا ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے اور بس موسم خوشگوار ہے
امزد مسم جی جی موسم خوشگوار ہے کتا باہر بیمار ہے ساتھ ساتھ ہمارے یار ہیں دل بےیکرار ہے
ا ہمیں چارا بخار ہے
جی جی جی اور فرمائیے
تری بنتی ہے
جی جی
وہی میں بول رہا ہوں جب دو عالم ملتے ہیں تبھی تو شاعری بنتی ہے
جی کیا ہی انہ خیال آج
جی جیی
کیا ہی فرمائے شکریہ آپ کا بہت شکریہ
جی وہی ہم کہہ رہے تھے آپ کی بائی جان کی چھٹی ہے آج جاں آ ہم نے سنا ہم نے سنا ان کی بھی چھوٹی چل رہی ہے
تو گوئے تمنا ختم ہو گئی
جی گفتگو تمنا مجھے لگتا ہے ہم اب باہر ملتے ہیں کہیں پہ جی
جی آپ ہمیں گفت ہوئے محض کیجیے پہلے ٹھیک ہے جی جی جی جی جی الد الدا سر